ہ ہیلو ہیلو وعلیکم السلام السلام علیکم کو د وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکہ
کیا حال ہے ہ خریی تپ اپنا بتائیے
جی ملا بھی الحمد للہ اور سب بتائیے کھانا پانی ہو گیا نا بس کانا
بن ہی رہا ہے
اچھا کیا بنا رہے ہیں
کہ ہووا
ہاں ہاں جی میرا ہو گیا
وہی کچ دال چاول بن رہا ہے اور کیا
اچھا دال چاول
کیا کیا ہاں
اچھا تو رات میں روٹی بنانا چاہیے تو آپ دال چاول بنا رہے ہیں
او آپ اسٹوڈینٹ ہے کیا اس کا مطلب آپ کو اسٹوڈینٹ کا درد تو نہیں معلوم ہے ڈٹ سنو
جی
اسٹوڈینٹ تو کھانا کھا لیتا وہی لاکھ ہے مذاق نہیں کر رہے سیریس مائ میں ریسٹورینٹ کھانا کھا لیتا ہے ٹم ول
وہی جی وہی بہت بڑا لیکن ہ سجیشن دیے ہیں لیکن صحیح بات ہے وہ مل گیا کھانے کے لیے وہی کافی ہے
بھیا اب بھی جانتے ہیں جانا چ لیے سمجھ
ہاں ہم بھی ہوسٹل میں
ہاں اسٹوڈنٹ کے نا
ہ
کھانا مل جات تو نج بہت تھا ہاں اب جو بول کہ کہ روٹی سالا اتنا فرمائش کرے گا نا ج وہ گھر جانا پڑے گا اسسے
ج ج گ ہمئی تو آ کا پاڑتے میاا
موتی حاریی میں
ہ جی ہم بھی پڑتے ہیںا
کون س کلاس
ابھی تو گریجویشن میں ہے
ا ہو سینئر ہے اچھا او لو بس سینر ہے
اب آپ کون سےی کلاس میں
اچ ہول ت میں
تو پڑھائی لکھائی کیسا چل رہا ہے
ہاں ہاں ر س ٹھیک بڑھیا ہے
ہ تو سٹ ہ میرا بھی ماشاء اللہ الحمد للہ آ لو کا دھوا صحیح سے چل رہا ہے
ا ہم تو کر رہے بھائی سب مسلمان بھائی اچھا سے پڑھے اچھا سے کامیاب ہو جائے کہ نہیں
ا پرابلم بھائی جان پرابلم وہاں پہ نہیں ہے پرابلم یہاں پہ ہے کہ مسلمان کے بچے لوگ الی فور میٹرک اینڈ ٹویلتھ کر کے اور چھوڑ دیتے ہیں اگر آپ کو کچھ بننا ہے لائف اس کچھ کرنا ہے یا جو بھی سجیشن ہو تو اس کے لیے آگے تو پڑنا پڑے گا لیکن وہی تو نہیں سمجھ پ ٹینتھ کر لیتا ٹویلتھ کر لیتا اس کے بع چھوڑ دیتا ہے پڑھائی
دیکھیے جو ٹویلتھ کر کے ٹینتھ کر کے چھوڑتا ہے نا
ہوں
ہ کوئی لگتا ہو ابھی لائ کے کے بلتی ہے ٹھیک ہے چھوڑ دیتا ہے مدر نہیں اس کے سامان میں جو دس وہ کیڑا ہوتا ہے نا کیڑا
ہوں
وہی سب کرواتا اچھا سے اچھا لائکا کے اھی گھر میں آ جات ٹھیک ہے
ایک جن
کتاا تومار ا یہٹ سنییں مان لوگ کوئی پر ہو کہ تہار بی مطلرٹر نائنتھ ٹینتھ ٹویلتھ کی ہے کب سے پڑھ رہا دیکھ رہے پڑھ ہی رہا ہے کچھ پڑھ نہیں رہا ہے کیسے دین کٹے گا اسے جائے گا تو وہی بولے گا ٹھیک ہے فیم کو فیملی تھوڑا دیر کے لیے اس کے منہ تو بول دے گا کہ نہیں چیز پڑ رہا ہے پڑھ کے اپنا جوورکا نہ ہو پڑے
اب پت آپ کو پت ہی ہے ہے
کہ ہاں تو کتنا دن سے پڑھ ہی رہا ہے کب ہو گا تو کام آبی ہو مطلب وہ بھی بار رن کے بات ب لیں گے لائک آ جا ہے ڈپریشن میں ٹھیک ہے وہی سے فون کے چل بگ باہر چلا گیا تھا
ہ
سمجھے اس لیے نہیں پڑھ پاتا ہے
ہاں ہاں اوپر سے گھر کا پریشر رہتا ہے نا
پربلم رہا کرتا پیس لگے نہیں وہ
ہاں
کسی کا مسلمان کا ب چا آگے نہیں جتا ہوں سی ہے
آپ کا آپ کا ایمس کیا ہے آپ کا گول کیا ہے
ب گلابی تو بھی فرما کرنا ہے ریفرمفرم کریں گے اس کے بعد ہی کوئی
ہاں کتنے کتنے سال کا ہوتا ہے چار سال تو کہاں سے کرنا ہے
دیک یہ سیتامڑھی سے بھی کر سکتے موتہاری سے بھی کر سکتے دلی بھی جا سکتے ہیں ابھی مطلب فکس نہیں ٹویلتھ بعد ہی ہوگا فکس
جد سائڈ ہوا ہاں
ج
تو چار سال بھائی جان آ کو کرنا ہی ہے کیا
ہ
ہاں اچھی بات ہے تو یہی کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کا کوئی لک ہے تو اس کو آپ کیا بولتے کنٹرول میں کرو نہیں تو بعد میں زندگی آپ کو کنٹرول میں کر لے گا نا تو پھر بہت لائف خراب چلنے لے گا
ہوں
اسی لیے گجن سب ٹینتھ ٹویلتھ پتا یہی چار سال ہوتا ہے توب سب کہ کہارے چار سال تک پڑھے گا چار سال میں کتنا کما کے رکھ لے گا یہی سب بولتے آج پس م یہی سب ہو بھی کرتا گاؤں میں پتا ہے آپ کو کہ ا دو چار دس گھر ہوبے کرتےتا ہے یہی س بگ نے والا یہ سب صحی غلط صحی کو غلط غلط تو صحیح کرنے والا
ہاں شہر کا بچہ کو دیکھتے ہو کوئی ڈپریشن نہیں کوئی ٹینشن نہیں کیا کر رہا ہے کیا پڑ رہا ہے کہاں تک پڑھ رہا ہے کوئی دقت نہیں
ہاں تو وس ہاں لیٹ تو لگتا ہے شہر بچہ میں لیٹ تو ہاں شہر کے بچہ میں لیٹ تو لگتا ہے لیکن نکل لیکن نکل جاتا ہے یہی گاؤں کا ہو گیا ہے اور آپ کا انٹر میٹک ہی ہے اس کے بعد چلا جا ہے کمان رہ تو اسے نہیں نا ہو پائے گا آ ابب آ کہیے گا بڑا آفیسر بھی بننا ہے بڑا آدمی بھی بننا ہے اور کام کیجیے گا سلائی کیا جو بھی کچھ کا ہو کوئی جاتا ہے سلائی میں کوئی کچھ بھی کرتا ہے کوئی کچھ بھی کرتا ہے کیا تو ہو تو یہ کہاں سے ہو پائے آپ کا سب انا سپنا ہی نہیں رہ جائے گا اس کے لیے آپ کو کچھ تو تیاگنا پڑے گا نہ پڑنا پڑے گا آگ کے لیے آپ آپ پتا ہے ابھی جس کا پتہ ہے جس کو چھوڑ د با ما تاری کے یہاں جاؤ پڑو ہمارے مسلمان بھائی میں ا لڑکا آ کے بدڑ جاتا ہے
تو آ جو پنانے ج جو پنے والا ہے تو کو ملو نہیں، کت
ہاں صحی بات جس کو نہیں پڑنے ہوتا اس کے ب مت بہت زور لگتا لگاتا ہے کہ ہاں پڑھ لے بیٹا یہ وہ فلانا ٹھکانا مطلب جتنا اس کو سویدھا نہیں دینا چاہیے اتنا دیتا ہے
ہ
یہی سب ہوتا ہے کیا تب روم کا بھاڑا کتنا بائی جانا آپ کے
بتیس
بتیس سو ا ہمارا ادھر تو بہت کم ہے
خی
پندرہ سو
بڑیا تھا
ایک کچن ہے ایک کچن ہے اور ایک روم ہے جی جی کچن بھی آپ نے ہاں
لڑیا آپ کا چاہیے بھائی ہم لوگوں کو تھوڑا دکھ
خوش
ہمھی لوگ اترا دیکھ د نا
دقت کی بات نہیں کر رہے ہم پندرہ سو آ بتیس سو تیس سو میں
تھوڑا سا مان لکھوک کہ دوا میں رہتے ہیں لوگ
اچھا وہ
ساںھے
کیسے کیسے
چلو تو ادھر ادھر ہوتا بول رہا ہے یہ وہ ہے ویسے تھوڑا لیٹ ہو گیا کوئی ممی میں نےیا رکھ لی ایک رات کے لیے چاہے بلا ہے کوئی کام تھا دست ہیار کر کو بلا وہ بولے دیکت
ارے تو ان کو تو بولانا چ ایک ان کو تو بولنا نہا چاہیے کیوںکہ دوست یار ہے تو پتا ہے اپنا یہاں تو آئے گا جائے گا رہتا ہے تو کوئی ریلیشن بھی آتا ہے کوئی جاتا تو کو تو نہیں بولنا چاہیے
ہ
اچھا اور جہاں پہ رہتے ہیں اس اور جہاں پہ رہ جاں پہ رہتے آپ وہ
ہاں
وہیں پہ کیا بولتے اسی گھر میں روم ل کے جتا ہے کیا
ہاں سیکنڈ فلور پہ ہم لوگ ہیں فرسٹ فلور پہ وہ لوگ
اچھا اسی لیے تو دیکھتا ہے تو بولتا ہوں میں ایسی بات
کیا ہی کر سکتے ہیں
ہاں ہاں تو چینج کر دیجیے بھائی جان تو دیکھ کر دب اتنا کتنا دن سے رہتے ہیں
ادھر اچھا روم ہے ن سال پلس سالور پلس ب ج ہ پہل بات روم بند اوررو ج ہے
ہاں کیونکہ آپ کتنا اب کتنا فروری میں ایگزام ہوتا ہے نا فروری میں ایزام ہوتے ہے تو اب کتنا چھ مہینہ بچ سے کوئی بات نتی کرتے گ کتنا دن یا چھو مہینہ رہنا ہے ڈیڑھ سال تک رہے ہیں تو چھو مہینہ اور رہ جائیے کوئی بات نہیں اب کتنا خرچہ پڑ رہتا ہے بھائی جان سب کو ر کھانا وا لے کر سب اپنا پاکٹ منی سب کچھ لے کر کتنا کرا پڑتا ہے
وہین کیا چال روپئے م چار ہزار رپ م پانچ ہزار رپئے تین ہزار جیسے پرچتا ویسے بتا لے لیتے بس تو نہیں ن موبائل بہ مائ ٹھیک ہے ٹھیک ہے السلام علیکم
ولیکم السل السلام علیکم
وعلیکم السلام